وعلیکم السلام آ سب بڑھ پھر میں
ج اوکے چ جی اللہ کا شکر ہے
اللہ کا شکر ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے اللہ کے شکر کے سب فیرت میں رہیں گے س
گاڑی میں ہو کیا
ہلو
ہلو
بولیے میڈم ج رام ن نہیں نہیں باہروں میں روڈ پہ تھا
نہیں ایسا لگ رہا گاڑی پہ جا لو آپ
نہیں نہیں نہیں آپ نہیں ہو میڈ ب باہر آ گ ا اور سبڑے کھیرت میں
بڑھیا ج
ا تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک پ تو کھانے کھانےوپر پر کھانے پینے کے اوپر بات چیت کرتے ہیں تو تو محترمہ آپ ایسے بتائیے کہ صحیح ہے کیا کیا غلط ہے کیا کھانا چاہیے تاکہ ہیلدی شریر میں اچھا بن رہے
اچھا اچھا
ہ
ج
کیا کرنا چاہیے بچوں کو آ
ہ اچھا ہ باہر کے جل فروٹ نکلانا چاہیے ہ گھر کا ہی کھانا کھلانا چاہیے
آپ نیٹورک میںہ ہو نا آواز ساںپ آ رہی آپ کو
ہاں ہاں آواز صحیح آ رہی ہے
چلو چلو ہاں تویے آپ جیسے پینے کی باتیں کریں تو جیسے مطلب جو نا مارکیٹ کا کھانا کے بارے میں بات
نہیں کھانا چاہیے بچوں کو گھر کا کھانا کھانا چاہیے ہلکا کھانا ہاں ٹھیک ہے اچھا
دس اس منٹ ہوتی ہے کون
اچھا
ہاں یہ اس میں کیا دس منٹ مطلب
دس منٹ پس کرے
کرنا پڑتا ہے اس تو اس میں ایسا ہے ایسا ہے اللہ تعالی کی وجہ سے اس میں کیا جیسے بچوں کو نا پاسپورٹ کا کام نہیں کھانا چاہیے اور گھر پہ بنا ہوا کھانا چاہیے بچوں کو روکنا چاہیے جیسے جیسے مطلب
تو آپ کے بچے ہیں نہیں میں آپ سے پہنچ رہی ہوں شادی چناؤ نہیں
نہیں اس پرکار کی بات ہاں ہاں تو اس میں کیا ایسا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہاں بچوں کو فاسٹ فوڈ کھانا نہیں کھانا چاہ چاہیے اور کھلانا بھی نہیں چاہیے اما جان ابو جان وہ چاہیے ھ ہے اس سے کیا ہے بچوں کو اس سے ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے بچوں کو کیا چچڑا پن رہتا ہے اور ایسی لتوں سے دور رکھنا یہ بچوں کو جو جیسے اسکول اسکول بھیجے تو ان کو کھلا پلا کے بھیجے تو وہ کیا مارکیٹ کی چیزوں کے لیے کھانے کے لیے مطلب ایسے نہیں کھا ک کھا پائیں گے ویسے ہے نا اور جیسے بک کا بچوں کو اسکول جانے سے پہلے کھلا پلا کے نہیں بھیجیں گے تو وہ کیا مارکیٹ کی چیزیں
ہمم صبح کوئی اسکول جائے بچے تو ہاں ان کو ناشتہ کرا کے بھیجیں ہاں امی ان کا اٹھے اور نے ناشتہ بنایا ب بوں کو اپنے تار کر رہے ہیں ہ دوپہر پھر بچوں کے لیے لنچ کچھ بنا کے دیں اپنا گھر کا کھانا
ہاں ہاں
کا نہیں پیکٹ ویکٹ یا وغیرہ ہاں
تو وہ فاسٹ فوڈ نہیں کھائے گا تو بچے کی ہیلتھ اچھی رہے گی وہ اس کا چڑاپن نہیں رہے گا ہاں
ہمم
اور جیسے جیسے مطلب بچوں کو نا اللہ اللہ تال کی عبادت کروانا چاہیے روزانہ تاکہ ان کا ان کو ان کو کیا من میں
کیا دن ہے ہمارا کیا ہاں کیا دن ہے ہمارا کس پ چلنا
پورا دن پورا دن پورا دن اچھا رہے گا
اچھا رہے گا جی اچھا رہے گا ہاں دین کے بعد میں اسلام کے بارے میں بھی ب بچوں کو پتا ہونا چاہیے
ہاں تو عبادت کرانا چاہیے بچوں کو اور اور اللہ تعالی کی رحمت ہونی چاہیے بچوں پہ
ہاں اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے بچوں پہ تو وہ تو ہی ہے دو رہ ہے گرمی سے بچانا چاہیے بچوں کو ہ
ان چ کولڈ ڈرنک وغیرہ جیس س کچھ بھی یہ نشیلی پردارت کی چیزیں تو ان سے دور روکنا چاہیے
دور رکھنا چاہیے نقصان دیتی ہیں ہاں
سماج میں ایسی گائیڈینس ہونا چیے تو یہ بتا کے بچے غلط راست نہ جائیں
ہوں ہاں
اور جیسے بچوں سے کو کولڈ ڈرنک وغیرہ جیسے یہ مطلبا مارکی یٹ میں ماجا وغیرہ ایچ جیسے غلط چیزیں کا سیون کرتے ہیں تو بچوں پہ کیا اس میں کیا ایسڈ ہوتا ہے تو بچوں کی ہیلتھ خراب ہیلتھ میں نقصان ہوتا ہے ج پلاتے نہیں تو ای چ جی ایسی چیزوں سے بھی بچوں کو دور رکھنا چاہیے اور اور ہم بھی سمجھدار آدمی ہوتے ہوئے ان کو اچھی چیز اچھی چیزوں کا سیون کرانا چاہیے م
اور کیا کیا کیا کیا کیا کرتے تیواب
میں تو ہاؤس وائف ہوں میں کچھ نہیں کرتی گھر پہ بچوں کو اپنے ہاں اپنے بچوں کو دیکھ ہاں بچوں کے ساتھ رہتے
اچھا اچھا اچھا اچھی بات ہے اچھی بات ہے یہ تو کام ہونا ہی تھا کیونکہ بچوں کے لیے تو بچوں کے لیے کمانا چاہیے
ہ ہ ہ ہ
اور کیا کیا کرتے ہو آپ گھر پہ جیسے کھانے کھانے پینے کا پورا مطلبا دن چریا بتائیے آپ کی جیسے صبح اٹھتے ہو کیا کرنا چاہیے صبح صبح اٹھ کے اور پھر کتنے سمے میں ناشتہ پورا ہونا چاہیے کتنے سمعے کھانا ہونا چاہیے تو بتائیے
ہاں ناشتا کرنے پہلے تو اذان ہوتی ہے پھر اپنےگھر کے اندھر نماز پڑھیں نماز پڑھیں
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں ہاں صبح نہ لبو ہاں ہاں بتائیے آپ صحی سے بتا رہے ہو ہ
جی پھر ناش ناشتہ کریں ہ ناشتہ بنائے اپنے گھر پہ پھر ب چوں کو اٹھائے اس ٹائم اسکول کی چھٹیاں چل رہی ہیں تو بچے لیٹ اٹھ رہے ہیں ہاں ناشہ ک لیا بچوں کو ناشہ کر ہاں ہ ہاں ج ہ ایک پھر تھوڑا لنچ ٹائم ہو جاتا کھانے کا بارہ بجے سے اپنے پھر کھانے کی تیاری کر پ ہاں گھر میں صفائی وفائی کر کے وغیرہ وغیرہ کر کے
ہاں ہاں بتائیے سیحت
ہاں پھر اپنا کھانا بناؤ پھر بچوں کو کھانا وانا کلاؤ ٹیوشن بھیجنا ہوتا ہے بچوں کو
اچھا اچھا اچھا
ہ سپارہ پڑھنے میں ہوتا ہے مدرکوں میں بچوں کو
اچھا مدرسے کے اندر مطلب ڈالر کا کو ہاں تو بچوں کو ایسا مطلب س شکھا ملنی چاہیے اس شکھا اور بچوں کو جیسے ایجوکیشن کے ساتھ میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہونا چاہیے بچوں کا تاکہ آگے بش میں کچھ ایسے سرکاری جاب نہ لگے تو پل سے کماکا لے
ہ نہیں نہیں وہ اسکول کا تو پڑھانا ہی چاہیے پھر اپنے اسلام کے بارے میں بھی بچوں کو دین کے بارے میں آنا چاہیے شوز لے کے چلیں گے تو یہ چیز تو ضوری ہوتی ہے نا ہاں ہاںچ پڑ ہوں
صحیح متر میں صحیح ہے
جی جی
ہوں
ہ
ہاں اور جیسے بچوں کو جیسے موبائل کی بات کریں تو جیسے موبائل سے رکھنا چاہیے کیونکہ بچوں میں ایک آادسی ہو جاتی ہے بات مطلب موبائل دیکھنے کی تو ان سے بچوں کو
ہ دور رکھنا چاہیے بچوں کو ہاں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں دی ہو جاتا ہے بچہ موبائل سے بھی موبائل دیک دیکھ کے بھی ضدی ہو جاتا ہے بچ اچ بات نہیں سنتا
ہاں ہاں تو ان کال کے بعد میں آپ کال کر کر دینا واپس مطلب یہ کوال دس منٹ کے ہونے کے بعد میں آپ واپس کاٹ کے واپس کال بیک کر دینا میرے پاس نا
کل کر پائیں گے نہیں
اچھا اچھا اچھا نہیںنی ہوڑ
ہ دیکھتے
ہاں ہاں
جی نہیں ابھی تو نہیں ہو رہی بہت گرمی ہو رہی ہے د پوری
ہماری طرف ہماری طرف تو بارش ہماری طرف جو رو مطلب ڈیلی مطلب بارش آتی ہے اللہ تلگ نو بندی ہ
ہاں اچھا اچھا موسم ہو رہا ہوگا وہاں پر تو ہ
بٹ بونے کا ٹائم آ گیا کہ تو ہمیں ٹیکٹر چل رہے ہ
ہوں ہوں ہ
تو آپ اس کے پروجیکٹ کے بارے میں میں آپ کو کس نے کس نے بتایا
جی ہمماری دیدی ہے ہوتا ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا اا تو بتایا ہوگا اس میں بھائی دس منٹ بات ہو تیس میں ایسا ہی بولا ہوگا اچھا اچھا تو تو آپ ان کی کیا اچھا اچھا اچھا ہاں تو اس میں ایک کول گیا دس منٹ کی ہوتی ہے ہاں تو ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ اللہ حافظ پس